ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
میں تو ٹھیک ہوں ماشاء اللہ خیر سے ہوں آپ آپ سنیں آپ کے کیا ہے حال چال
بالکل جی آپ یہ سب کہہریی سے ہیں
ٹھیک ہے صحی رہ نہیں صحیح ہے
جی
جی اور گرمی کیا چل رہا ہے
بس لگے ہوئے ہیں سب اپنا اپنا سب بچے ہیں جو اپنے فون میں مصروف ہے امی جانے وہ اپنے نانے دونے میں مصروف ہے ابھی کھانے کا تو کوئی ہے نہیں انتظام پر ناشتا ہو گیا ہے
اچھا آپ لوگ دیر سے کرتے ہیں
ہاں ہاں ہاں بالکل
ہ اور یہ سب سب نا بہت کام رہتے ہیں صبح صبح رہتے ہیں سارے کام
جی بالکل
جی
صبح تو یہ سمجھ لو مشینری کی طرح لگنا ہی پڑتا ہے
وہ تو گ رہے ہی کیونکہ سب کو نا صبح ان کو دفتر جانا ہوتا ہے ا ن امی ب کوو چاہیے صبح صبح ہمارے گھر میں تو یہ ہے بائی نو بجے تک تو نا چاہیے ہی چاہیے بھوک آٹومیٹک بھوک لگنے لگی
جی بالک
ر ایسا بنا بنایا ہوا ہے نا وقت کہ ہاں بھائی اس وقت پہ کھانا ہی ہے تو کھانا ہی ہے
بس بس بس کچھ نہیں اور ہوں ہ مانگ جس مانگنے لگتا پ آ اپنا
آ مطلب نا ایسے ہے نا جس میں بھی ہے نا ایسے کرنے لگ جائے گا کہ ہے نا اب تو میں کام کرنا ہی چھوڑ رہا ہوں اگر مجھے کھانا نہیں ملا تو
بالکل بالکل ہ آپ اپنا اس کا اپنا وقت ہے اور وقت ہوا اور جسم اپنے آپ ہی کھانا مانگنے لگتا ہے
ہوں وہ تو نا ہمارے یہاں تو اچھا موسم ہو رہا ہے بہت شاندار والا
جی
کل رات تو بہت بارش ہوئی تھی ہمارے یہاں پہ
اچھا جی اچھا اچ یہ تو توڑ یہ بتی ہے ہمارے یہاں تو موسم وہ نہیں ب موسم ویسا ہی ہے ہاں ٹھیک ٹھاک ہی ہے
کیا بتا ب ہمارے شا نہیں ہم ہمارے یہاں جو نا بہت بارش تھی پوری رات بارش تھی اور صبح بالکل اٹ مج م والی تھی بہت دھیمی والی
وہی موسم اپنے حساب سے
جی ہاں تو کوئی بات نہیں ہم ہماری طرف کا سفر کر لو آپ
جی بالکل
ہماری طرف آ جاؤ بھائی گھومنے کے لیے ہج سے
ادھر گھومنے جائیں گے جب تک ادھر دھوپ ہو جائے گی تک ٹھنڈا ہو جائے گا
یہی بول رہے آپ بالکل نا ایک دم صحیح بول رہے ہو
بالکل مسئے ایسے پھنسائیںے کہ ادھر کے ن ادھر کے ہے
ہاں ایسا ہی ہوتا ہے
ہ
ہ اور بچے لگے ہوئے ہیں وہی اپنے اپنے فونس میں
جی بالکل بچوں کا کیا یہی ہے کھانا اور اپنا فون ہاں ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں
ہاں ان کی زندگی صحیح ہے انہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے انہیں ہر مسئلوں سے دور رہنا انہیں کوئی فکر بھی نہیں کرنی ہے
صحی ہے سارے کام تو بڑوں کے لیے ہی
بالکل بالکل اب تو وہ چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو چلے کہیں گھومنے
ہوں دیکھتے انشاء اللہ
ہاں کہیں پہ سر کے لیے چلتے ہیں بچوں کو اچھا لگے گا بچوں کی چھٹی ابھی تو تھوڑی ہو رہ گئی ہے نا
ارے تو اسکول کھلنے والے پندرہ دن کے ہوں گے شاید سپ پندرہ دن کی بچی ہوئی
ہاں بالکل
اسی وقت نکل جاتا ہے
ہاں بالکل گپت وہ کریں گے آپ آپس میں کہ کون گیا کہاں گیا کس کا گ امی کےا پپو کےا کون کہاں پہ گیا پھر آ کے بولیں گے ہم یہاں نہیں گئے وہاں نہیں گئے بچوں کا یہ مسئلہ رہے گا پھر
ہاں بچوں میں نا یہی ہوتا ہے
ہاں ان کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے نا
ہ اب ان کا دیکھو ان کی زندگی میں یہی تو وقت ہے جب وہ گھومیں گے پھریں گے ٹینشن پ نہیں بڑے ہو کے تو ان کو بھی اپنے جیسے ہی بننا ہے بچاروں روز مرہ کی زندگی میں پنسے رہنا ہے زندگی میں مسلے ہی مسئ
ب کوئی جبھی تو چلو بچوں کےلئے ٹائم نکالو بچوں کے ساتھ چلتے ہیں کہیں
ہاں نہیں انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو ضرور چلیں گے
جی بالکل تھوڑا باہر کا بھی ماحول دیکھ ہیں گ نا تو اس سے بھی پھروں وہ ہو جائے گا بچوں کو تھوڑی تہذیب تمیز بھی آتی ہے نا اس کو ہاں دیکھ کے فون کو میں
ارے بہت ان کے علم میں نا بہت اضافہ ہوتا ہے گھومنے پھرنے سے ان سے سیکھتے ہیں بچے
جی بالکل
ہم گھر میں تو کیا ہی سیکھیں گے جتنا فون سکھائے گا اتنا ہی سیکھیں گے کوئی بھی کام کی بات تو اس میں سے سیکھنے سے رہے وہ وہ نا اپنے اوپر اسی چیز کا ر ڈالیں گے جو ان کو نہیں لینے ہیں
بالکل بالکل جس سے ہم پریشان ہیں وہ تو خوش ہے بس ہماری زندگی میں مسئلے بنتے ہیں نا
یہ یہ ان کو بس ایسی چیز کیسر لینا ہے آپ ان سے بولو گے نا کہ بھائی دیکو اس کی طرح سے یہ بچار ٹائم پہ کانا کھانا کھا سیکھ رہا ہے بات سیکھو پڑھنا ٹھیک ہو بالکل نہیں
کر ابھی ان کو س ہاں بالکل فون چھین لو تو اس پہ آ جائیں گے بےقوفی پتمی جی پہ اور بڑے فون فون دے دو تو سارے کام بڑے ادب کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہوں
ہوں
جی
آج کل کے بچ چز نا بہت آتا پائی پ آتے سیدھے
ہاں ہاں
وہ امی کو دیکھتے نہ ابو کو دیکھتے کسی کو نہیں دیکھتے
ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ارے ہے میں نے سوچا آپ
نہیں میں نہیں بساس ہی ہاں ب بچوں کا تو یہی لگا لگا رہتا
ہاں اب ہمارے یہاں تو نا جنگل ہے نا تو مطلب تھوڑا سا پانی برس نہیں ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے پوری سائڈ
وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسا ویو
ہاں نہیں بہت شاندار بھی ہو جاتا مطلب پورا جنگل پہاڑ تو ان پہا مطلب وہ ہریالی ہریالی ہو
انسلو یہ یہ بھی میرے سور کو وہ مجھے بہت پسند ہے
ہاں ہمارے ہمارے نا مطلب پیچھے کا گیٹ کھولو نا دروازہ کھولو پیچھے کا اور شاندار بھی آتا ہے فرنٹ کا کولو گے سامنے والا دروجہ کھولو گے تو سڑک والا آ جائے گا
اور واہ ہویا اب کا صحیح لوکیشن پہ ہے مکانات
سبھی کو یہ بات کی نا بہت جلن ہوتی ہے کہ آپ کا گھر نا ایسی لوک
اب اللہ نے دیا ہے تو یہ ہم کیا کریں
ہاں سامنے دیکھو تو اسٹیٹ ہائی وے چل رہا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے دیکھو تو جنگل کا وو چل رہا ہے اور سائڈ میں خالی ہے مطلب مطلب سائڈ میں تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے مطلب کوئی کچھ بنا بھی نہیں سکتا ہمارا کونے پہ بالکل
ہاں اس میں بھی لوگوں کو خوب جلن ہوتی ہے
اوررے ہاں وہت اور جگے بھی مطلب ہے نا کافی ہے
جی ج ج ا اللہ کی رحمت
ارے بالکل اللہ کا ہی کر رہا میں ہاتھ میں سے نکلتے نکلتے بچے چیل لگائی کرا میں
بس بس سچ کر ہو جب تک اللہ کا کرم رہتا ہے نا جب تک کوئی کسی کا کچھ نہیں کرتا بہت آتے ہیں بہت جاتے ہیں
ارے ہاں بہت بہت مشکل ہاں بہت مشکل سے پائی ہے
یہ دور ہی کچھ ایسا آیا کچھ وقت ایسا ہے کہ ہاں یہاں میں یہاں پہ لوگ اپنے نہیں ہیں
نہیں ہے بالکل
کچھ اپنے اپنے نہیں ہیں باقی کہ تو پرائے بڑ اپنے بن جاتے ہیں
ہاں ان کو تو بس پیسے کے پیچھے ہی باگنا ہے
بالکل اپنے زخم دے د اے ہیں بالکل بس پڑ ہے اپنا اپنے بن جاتے ہیں آپ
ارے ہاں کتنا ہی کر لو ان پہلے تو لاسٹ میں یہ کہیں گے تم نے کیا کیا ہے
بس بس یہی ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کو رکھو اللہ ہے توقی سب کچھ ہے
جی یہی تو ہے نا اللہ کا اتنا عش جی اللہ کا شکر ہے نہیں بہت
ہ بس
اور کیا چاہیے اللہ راضی رہ ناچی بس اللہ خوش رہ
بالکل بالکل
ہوں باقی تو چلتے رہتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہیں اپنے ساتھ الگ تو ہے ن سب کے ساتھ ہی ہیں ہ سبھی کے پ ہے
وہ سبھی کے ایک جزے ہیں بالکل
اللہ ہی بچائے بائی
صحیح کر رہی میں تو اللہ ہی بچائے ہے ایسے مسئلوں سے تو
کگس
مطلب یہ تو سوچتے ہی نہیں یار اپنوں سے کیا دھوکا کرنا ان کو کیا لگا دینا
پتا نہیں کب کتنی ساری زندگی ہے کہ سنی نہیں ہے بٹ ہاں نہیں ہے آدمی کو تس ہی نہیں ہے نا
اتنی چھوٹی سی زندگی میں بھی نا ان کو پتا نہیں اپنےیسو آرام کے لیے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ ہو کوئی سر پہ روز میں نہیں ان کو بس اپنے خود کے فائدے کے لیے وہ کرنا ہے بس
ہ چلو کوئی نا بس اللہ کا کرم ہونا چاہیے باقی زمانہ تو پھر
ایسے ہی
ٹیک ہے تو بد چءال
ا اللہ حافظ